ری ہلو السلام علیکم بجن ہلو
ہلو
کوئیق تو
ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان یہ کون سی بھشا میں بات کر رہے ہو آپ
مچھ نیٹ ورک ایشا کر رہ
ہاں تو کر
صبر رکھیے گ بجا
نہیں پائی لوں ہاں کیا ہو رہا تھاب یکنالوی ہوتی ہے وہ ٹیکنالوجی
ہلو
جی جی جی
بھائی جان آپ کو آواز آی
یہ بجا تھوڑا س سے بات کریں گے
جی جی بھجن جی بھائی جان کیا فرما کر رہے تھے آپ
نہیں فرم رہا د
بھائی جان اب تک کی کچھ نیٹ ورک میں کچھ ایشو آ رہے ہیں کچھ
بٹاٹ
آپ نے کچھ لگا کے رکھا ہے
کار ہے
نہیں کچھ کنٹینوسلی جیسے نا کرنٹ جیسی آواز آ رہی ہےب کچھ
کر
پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا یار بھاجان آپ کے آپ کے کچھ اس اس میں ایشو ہے یار آپ نے کچھ ہیڈ فون تو نہیں لگایا ہے نا
بھائی جان آواز صحی آ رہی ہے بتاؤ آپ
سر بجن
تو بھائی جان آواز صحیح آ رہی ہے آپ بتاؤ
چلو ٹھیک ہے میں اب ٹھیک آ گئی اب ٹھیک ہو گئی تھی یار اب
بھن میں کیا بول رہا تھا کہ ہاں بس سب ٹھ آ رہے بجر میں یہ بول رہا تھا کہ ایک جو سیلف کانفڈنس جو ہے نا خود اعتماد دی اچھا
ہوں جی صرف ایک ایک سیکنڈ ب ج ایک سیکنڈ ایک سیکڈ
بھائی جان اب آپ اپنی بیوی کو نہیں بولتے ابھی کام کر رہا ہوں میں
ایک سیکنڈ بجا
آبا یہ ہے اور یہاں پہ ہوا میں جہاز نہیں ہے نہیں پانی نہیں ہے نیچے ہمارے شہر میں پانی نہیں ہے
میں کیا بول رہا تھا حصل میں آج میں یہ نا سیلف کانفڈنس جس قوم اردو میں خود خود ات اتمادی بولتے ہیں سنا بچن
نہیں بھائی میں کہاں کیا سنوں آپ مجھ بول ہی نہیں رہے ہو
یہی وجہ سیلف کانفیڈنس انسان کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے
اچھا میں تو کہہ رہا ہوں ایک لٹھ لے لو وہی گھماؤ آپ جی بھائی جان بہت ضروری ہے
جی بات اصل میں یہ کہ
ا جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہی ہے اصل میں
ج صحیح بات ہے بجہ
بالکل بھائی جان آپ بالکل صحیح فرمائےیں تو آپ شرو یہ بتائیے کہ جو خود زد کانفیڈنس کا مطلب ہی ہے اپنے یہاں پر بھروسہ رکھنا انسان کو اپنی محنت اور بھائیجان اب اب حاس آ رہے ہیں بائیجان بجان جی بائی چانس میں سم رہا ہوں آپ کی بات
سیلف کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھھیے جب انسان کو اپنی محنت اور اپنی صلاحیت پر یقین ہوتا ہے تو وہ مشکل کم ہو کو بھی ہمت کے ساتھ رکھ کرتا ہے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت ہوتی ہیں ضرورت صرف است
صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی محنت کرتی رہے
کبھی کبھی ہمیں ناکامی ملتی ہیں لیکن ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں ناکامی ہمیں بہتر بنا بننے کا موقع دیتی ہیں خود اعتمادی جسم
جس کو ہم سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں کا مطلب غرور نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب
ہے اپنی محنت پر یقین رکھے اور دوسروں کی ازت کریں جب انسان خود پر بھروسہ رکھتا ہے وہ مشکل وقت میں مشکل وقت میں بھی گھبراتا نہیں ہے وہ ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا کردار یہی ہے کہ ہماری
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں روز کچھ نہیا سیکھیں محنت کریں اور کبھی امید نہ چھوڑی ہمیں دوسروں کا حوصلہ بھی
بلند کرنا چاہیے
وشا لگتا ہے آپ کی اسکرپٹ کہیں پہ مس میچ ہو رہی ہے جی بجان جی جی آپ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہمیں دوسرے کا بھی حوصلہ افزائی کرنی جیے بتانا چاہیے کہ آپ میں یہ کمزور نہیں ہے آپ دوائی کھا کر بھی ٹھیک ہو سکتے ہو تو آپ بہت اچھا اچھا وہ نا آگے چل کے وہ آپ پرفام کر سکتے ہو بہت اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ میں کوئی کمزوری ہے یا آپ وید کی کے پاس جا سکتے ہو اپنی کمزوری کا علاج کرانے کے لیے تو بالکل آپ نے یہیح فرمایا کہ ہمیں دوسرے کو بھی نیچا نہیں دکھانا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے ہمیں بالکل صحیح فرمایا اپنے باائیشان نے
ہاں یہی بات ہے بس ہمیں یاد رکھنا ہے اپنے آپ کو خود پر یقین رکھنا ہے تو آپ ہر مشکل کا سام نہ کر سکتے ہیں
اچھا بھائی جان اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرے ہو وہ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جیسا آپ نے بتایا خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے جی بھائی جان آپ اس میں یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے اگر انسان دیکھے تو یہ سب سوچنے والی بات ہے تو جو آج کل ہمارے پاس نئی نئی ٹیکنالوجیاں ہے تو ہمیں ان ٹیکنالوجییوں کا یوز کرنا چاہیے ایسی چیزوں کے لیے کہ وہ کیا
نہیں میں کیا بول رہا تھا کہ جو سنا بھائی جان
جی جی سن رہا ہوں بھائی جان آپ بتائیے آپ ب
میں یہی بول رہا تھا نا سیلف کانفیڈنس ہمیں ہر نئے کام شروع کرنے کی اہمیت دیتا ہے اگر ہم خود پر یقین رکھیں کوئی بھی
کوئی بھی مقصد حاصل کر کر سکتے ہیں آرام سے بڑا مق سدیو بڑی مقصد حاصل کر سکتے ہیں بھائی جان
بالکل صحیح فرمایا آپ نے بڑی اس چیز میں یہ نا استعمال ہوتا ہے جو بہت بڑا ہو دنیا سے میں جو بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہمیں بڑے بڑے کارنامے کرتے چاہی دنیا میں بجن
صحیح بات ہے بھائی جان آپ نے بالکل صحیح پکڑا
پگلا جی جی پکڑنا تو
اصل میں یہ ہے کہ جو اپنی کمزوری ہے کو اپنی پہچان مت بنائیے ہر انسان میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں لیکن محنت اور سیکھنے کی لگن ان کا کو طاقت میں بدل سکتی ہے جب کوئی کام مشکل لگے تو یہ مت کہے میں نہیں کر سکتا بلکہ یہ کہیے میں کوشش ضرور کروں گا یہ سوچے خود اعتمادی کا
خود اعتمادی جو سیلف کانفیڈنس ہے اس کو مضبوط بنا دیتی ہے ہمیں اپنی کامیابی کا مقابلہ صرف اپنی گزار گزرے ہوئے کل سے کرنا چاہیے دوسروں سے نہیں ہر انسان کا سفر اور منزل الگ ہوتا ہے خود سے جو یہ سیلف کانفیڈنس ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں روز کچھ نیا سیکھنا چاہیے اپنی غلطیوں سے سبق لینا چاہیے اور ہر دن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو اس سیلف کانفیڈنس کے ساتھ محنت اور صبر بھی ضروری ہے صرف یقین سے کامیابی نہیں ملتی ہے بلکہ یقین کے ساتھ لگات طار محنت کرنے سے ملتا ہے سنا بھائی جان
جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے بھائی جان آپ تو بہت ہی ینگ اپ کی کیا رائے ہے اس سیلف کانفیڈنس کے بارے میں اسکو ہم خود اعتمادی کہتے ہیں جی بھائی جان میرا ایک خود اعتمادی پیپر سے کہنا ہے کیا ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں رکھ رکھنا چاہیے اچھی بھائی جان ہمیں یہ چاہ یہی میں آخر پ بس میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے ہمیں اس پہ چلنا چاہیے انسان کے پیچھے ہونی چاہیے
تو انسان کو آگے رہنا چاہیے اور اس کے پیچھے جو یہی لگن ہوتی ہے ایک چیز کی یہ لگن ہوتی یہ اس میں کہ میں کر لوں گا یہ تو اسی کو ہم اعتماد کہتے ہیں تو سے بالکل ہی ڈٹ ك رہنا چاہیے وہ اسے پیچھے ایک سپورٹ ڈال کی طرح ہونی چاہیے کہ اگر وہ پیچھے گرے تو وہ اسے پیچھے سے تھام لے بالکل ائی جا یہ کبھی کبھی کیاتے لوگ ہماری ہمت توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جی بھائی معی
ان کی ان باتوں پر دوجہ نہیں دینا چاہیے ہمیں آپ سے اپنے مقصد پر دھیان دینا چاہیے ہر چھوٹی کامیابی ہماری خود نہ وہ سیلف کانفیڈنس کو اور مضبوط بناتی ہے اسی لیے ہمیں ہر چھوٹی پروگریس جو بھی ہم کرتے ہیں چو پٹسن کی قدر کرنی چاہیے اپنے غلطیوں سے شرمندہ ہونے کی کی بجہ ان کو سیکھنا چاہیے
بالکل غلطیاںئی غلطیاںئی ہمیں بہتر بالکل بجان آپ بہت اچھا بہت اچھا بتایا اپنی ب سوچ بولنے کی سچ بولنے کیف صی بات کے ساتھ ہر حالات میں ایمانداری سےائم بالکل بھ آج سے ہم سب یہی ارادہ کریں گے کہ ہم
اپنی صلاحیتوں پر یقین کریں گے رکھیں گے
رکھیں گے اچ محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گے جی جی بھائی ہر
اپنے آپ کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اگر آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو آپ اپنی تقدیر بدلنے کی ہمت بھی رکھتے ہو سنا بھ جان
ج جی جی جی جی جی اور آپ کی کیا رائے جی بھ جان بس میں آخر پہ یہ ہی کہوں گا کہ آپ آج بہت ت آنکھیں کھول دی بائی جان میری کہ یہ آپ میں اعتماد یہ بتایا مجھے آپ کا میں رومتا سینئر ہیوں آپ آو ہی لگتا ہیں آپ چھوٹے ہو سے میرا ہی فرض حق بنتا ہے جی جی بھائی می لفپن جی بھ جان بالکل اپنی نیکسٹ جنریشن کی لے جاؤں کی انسان کو ایک لائف ایک وقت ہی سکھاتا ہے وقت سب سے بڑی ایک چیز ہے جی جی یہ انسان کو سب سے بڑی لائسنس سکھاتی ہے جی جی بالکل صحیح
ہاں یہی ہے کہ سیلف کانفیڈنس کسی کسی بھی انسان کو انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہیں یہ ہمیں ہر نئی نئی جو بھی ہمارے مشکلیں ہوتی ہیں مشکل ہوتے ہیں جب ہم سیلف کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ہم یہ کریں گے تبھی ہم اس کا نا حوصلہ اس سے ہمارا حصلہ
صلہ بڑتا جی بجہ میں کروں کال یہاں سے
یہی ہیں کہ جو انسان اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہے نا وہ مشکل کاموں کام کاموں سے نہیں ڈر